ہلو
ہاں جی
ہلو
آواز نی اری
ہاں سلام علیکم
کیسی ہو
ہم تو سب خیریت اپ فرمائیے آپ کی کیا حال ہے
جی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں بس بیٹھی ہی اور کھانا لائی
جی جی آپ نے لائی
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل
ماساء اللہ آج ہمارے گھر پہ اتنی اچھی سبزی بنائی تھی بھنڈی کی سبزی بنائی تھی
اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے
اور فرمائیے آج تو کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے
جی ہاں بالکل تو کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے
ہاں بالکل ویسے بھی لوگ آج کل فون میں اتنے مص مصروف کے ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹائم دینا بہت کم پسند کرتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہے کیا آج کل نہ موبائل فون انسان کی ہی ہر انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے ا موبائل فون کے علاوہ انسان کو کوئی دکھتا ہی نہیں ہے
بالکل بالکل کیا بات کہی ہے ماشاء اللہ آپ نے بالکل کیا درست فرمایا آپ نے کہ لوگوں کو اپنے فون کال کے علاوہ اور کوئی دکھتا ہی نہیں ہے لوگ اپنے فون کال کے علاوہ ریل اسکرال کرنا ہے اپنا ٹائم بہت جیا کرتے اس میں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل اور ویسے نا آج کل آپ نے دیکھا ہوا کہ جو موبائل فون انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے اور موبائل فون کی مدد سے نا دور بیٹھے جو رشتے دار ہوتے ہیں ان سے کیا ہے آسانی بھی سمپرک کر سکتی ہے اور پہلے جو لوگ تھے نا جو تھے لیکن اب نہ کچھ سیکنڈ میں ہی پیغام پہنچ جاتا ہے
بالکل پیغام کی تو کیا درست فرمائیے اپنے بات لوگ انڈیا میں بیٹھے ہیں اور ساؤتھ افریقہ میں ویڈیو کالنگ بات ہو جاتی ہے انٹرنیشنل بھی لوگ آج کل آپس میں بات کر لیتے ہیں
بالکل ا ویسے نا آج کل کے چھوٹے ہر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کتنی مست رہتی ہیں موبائل فون میں
بالکل بالکل ماشاءاللہ آپ نے تو کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا فون تو چلاتے ہی ہیں ساتھ میں جو وہ کھانا کھاتے ہیں نا وہ بھی فون کو آگے رکھ کے کھاتے ہیں اور یہ آج کل نا بہت زیادہ ہو ہو ہے اس کی وجہ سے ہماری جو آنے والی پیڑھی ہے نا اس پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے
ہاں جی بالکل بالکل یہ تو نا آپ نے بالکل صحیح فرما ہے آگے والی پیڑھیوں پر اثر پڑ ہی رہا ہے اور ویسے نا موبائل کو بات کرنی بلکی تعلیم کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے
بالکل ماشاء اللہ ایک دم خوبصورت بات کہی ہے آپ نے کیونکہ لوگ آج کل ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اپنے فون کی دنیا میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں اور فون میں اتنا بھی نہیں کھویا ہونا چاہیے یہ بھی ہے اور ویسے آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہو رہا ہے
تو میرری یہاں کا موسم بےحد ہی زیادہ اچھا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائے چال رہی ہے
جی ماشاءاللہ ویسے بھی بارش ہو گئی ہوگی تو بارش کی خوشبو کیا
ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے
ا ہاں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہوگا نا وہ پل آپ کے یہاں کا موسم تو بارش کافی خوبصورت ہو رہا ہے نا خوشنما
ہاں جی بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے
موسم تو ہمارے یہاں کا بھی بہت اچھا ہو رہا ہے ماساء اللہ موسم کی تو بات ہی کیا کہیں ہم کیونکہ نا جو بارش کے ٹائم کا موسم ہوتا ہے اور تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رہتی ہے گاؤں میں م میٹھی کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ خوشبو کو کیا ہی کہنے ہے یہ لت اتنی خوبصورت ہوتی ہے میٹھی میٹھی پھوس پھساتی ہوئی بگی بگی سی خوشبو مہک جو آتی ہے نا ایک دم دلوں کور ترو ترو تجہ کر دیتی ہے
ہاں یہ بالکل ہاں جو چھوٹی چھوٹی بوندیں پڑتی ہیں بارش کی اس کی آواز ہوتی ہوتی ہے نا مجھے تو اس کی آواز بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے بارش کے دنوں میں
بالکل بالکل سردی ہاں جیسے بارش ہوتی ہے نا بارش کے موسم میں کھانے کا بھی الگ الگ انداز ہوتا ہے اپنا اپنا ہے نا جب بھی بارش ہوتا ہے تو اپنا من کرتا ہے کہ چائے اور پکوڑے کے ساتھ گزارا جائے یہ کچھ وقت کچھ پل کیونکہ ہاں آج کل حسین ملاقاتیں بہت کم ہو پاتی ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم رکھنے کے لیے بہت ہی کم بیٹھتے ہیں باقی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب خاندان کے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہیں چاہے ہو چائے اور پکوڑے کے ساتھ میں ہو چائے اور لسی اور شربت کے ساتھ میں ہو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکتے جی آپ اب ویسے نا برسات کے موسم میں تو گرما گرم پکورہ یاتری دھرما کررم بر یانی یا نہاری ہو تو کتنا سکون ملتا ہے مجھے تو نا بہت ہی زیادہ
بالکل بالکل ماشاء اللہ مجھے بھی بہت پسند ہے یہ چیزیں جو آپ نے بولا ابھی کیا درست فرمایا تھا ویسے تو اور آپ کی باجی کیسی ہیں
جی میری باجی بالکل خیریت
ہوں ہماری بھی باجی آئی تھی ابھی ہماری بھابھی جان کے بابا بیٹو ہوا تھا تو آج میں اپنی باجی کو چھوڑ کے آئی ہوں ان کے سسرال
بہت اچھی بات ہے گھر میں کوئی رشتے دار آتا ہے نا تو گھنٹنا رونق سی ہو جاتی ہے جب چلا جاتا ہے تو نا اس کے بعد میں من نہیں لگتا ہے سنا سنا سا ہو جاتا ہے
بالکل بالکل ماشاء اللہ کیا بات اپ نے فرمائی کیا درست کہا کہ اپنے جب رشتہ آتے ہیں تو گھر میں ایک الگ ہی رونا ہے خدا کی رحمت ایسے برستی ہے لوگوں کے بیچ میں پیار محبت بات ایسے ہو جاتا ہے کیا ہی بتائیں آپ کو کیونکہ جب بھی کوئی اپنا آتا ہے یا پھر اور با یہ اللہ جس جس کو بھی اپنے گھر میں بیچتے ہیں اللہ تعالی وہ فرشتے کے روپ میں ہوتے ہیں اور فرشتے آپ جانتے ہو اللہ تعالی کا بھیجا ہوا ہی ہوتا ہے وہ گھر میں رونق برکت وہ ساری چیزیں بنی رہتی ہیں ایک دم اچھی خوشبو آنے لگتی ہے دونوں کے بیچ میں پیار اور محبت ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل فرمایا جی آپ نے پیار اور محبت تو ہو پائی ہے ہم اور پھر بھی نا گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے آنے کی خوشی کچھ الگ ہی ہوتی ہے
بالکل بالکل اور ویسے بھی ہمارے گھر پہ تو نیا مہمان آیا ہی تھا تو نئے مہمان کے آنے میں بہت ساری بدھائیاں آئیں بہت سارا مطلب آ کیا ہی کہیں آپ سے بس للہ اتنے سارے لوگ آئے اتنا سارا مطلب خاندان جمع ہوا کہ بھول ہی گئے کہ گرمی پڑ رہی ہے کیونکہ اتنی گرمی تھی اتنا موسم میں گرمی تھا کیا ہی بتائےیں لیکن جب بھی اپنے بیٹھتے تھ چھتوں پیسے بیٹھ جاتے گفتگو ہوتی تھی نا اس ٹائم ایسا لگتا تھا بہت سیریس بات پ مدح چل رہا ہے ایسے تو کافی لوگ کو کو ایسا لگتا تھا کہ کہیں ان میں جھگڑا تو نہیں ہو رہا لیکن ہم لوگ تو آپس میں ہی بات کر رہے تھے
ہاں جی مشاء اللہ بالکل اور ایسے نا برسات کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا برسات کا موسم میں سردیوں کے دنوں میں گھومنے پھرنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے ویسے تو
ہاں جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیا درست بات کہی ہے
ویسے آپ کو کون سا موسم سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے برسات کا یا سردیوں کا
مجھے تو برسات اور سردیاں بہت خوبصورت لگتی ہیں باقی اللہ تعا لی اسساء اللہ کیا ہی کہیں موسم تو سارے ہی اپنے اپنے انداز میں صحیح ہوتے ہیں
ہاں جی بالک سردیوں مم صبح کی چائے صبح کی دھوپ گرما گرم چائے ہو صبح کی صبح کی دھوپ اور جب نا اپن ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں شام کے ٹائم جب رجائی میں بیٹھی بیٹھی مونگ پھلی کھا و تو کتنا سکون ملتا ہے اور نہ وجہ میں بیٹھی بیٹھی پڑھائی کرو تو نکلنے کا من ہی نہیں کرتا ہے رجائی میںیسی تو
بالکل ماشاء اللہ سردیوں میں نا ہاں مونگ پلی کھانے کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے میں تو مجھے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے مونگ پھلی کھانا کیا ہی کہیں ہیں
ہاں جی بالکل ت کر ک خانا بے حد ہی زیاد اچھا لگتا ہے اور ویسے نا مجھے جو بسنت کا موسم ہوتا ہے نا اس دن جو ہرا بھرا ہو جاتا ہے چارا طرف کا ماحول وہ تو بے حد ہی اچھا لگتا ہے چاروں طرف پیڑ یہاں پھول آ جاتے ہیں
بالکل بالکل کیا درست فرمایا مساللہ آپ نے جو ریتو کا جو موسم ہوتا ہے نا گھر زیادہ سردیوں کے بعد تھوڑا ہلکا کا موسم ہونا تھوڑا دھوپ کھلنا اور دھوپ کے بیچ میں پت چھڑ ایک اپنا ایک الگ موسم لے کے آتا ہے اپنی ایک الگ بہار ہوتی ہے وہ وہ تو کافی کہتے رتو راج بولتے ہیں وہ تو سب کے دلوں کا راج ہوتا ہے
ہاں ویسے آج سے نہ آپ سے بات کر کے مجھے کافی اچھا لگا اور آپ سے پھر ملتے ہیں خدا حافظ
مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا پھر ملاقات ہوگئی جی اللہ حا فظ
اوکے ہوں